وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ گھر پہ سب ٹھیک ہلو ہیلو ہلو
ہلو
ہلو آپ میری بات سن رہے ہو
ہاں ہاں
میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ کچھ سینڈ کیا آپ ذرا چیک کرو وہ
ٹھیک ہے
ہاں اور چائے شائے پی ہاں پی آپ لوگوں نے پی
ہاں پی
آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے
ہاں ہاں کلیئر آ رہی ہے
تو محرم آتا ہے اور لوگ اس مہینے کو بہت احترام کرتے ہیں لیکن اصل میں محرم کی اتنی اہمیت کیوں ہے
بہت خوبصورت سوال ہے محرم صرف اسلام سال اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ کہ ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے اس مہینے کا پیغام صرف غم یا تاریخ نہیں بلکہ تقوا صبر انصاف اور اللہ کی اطاعت ہے
کربلا کوئی یاد کرتے
بالکل کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی وہ حق اور باتل کے درمیان ایک عظیم امتحان تھا حضرت امامی حسین رضی اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا کہ اگر سچ کے ساتھ دے اگر سچ کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کرنی پڑی تو بھی انسان کو حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے
کیا کر بلا کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے ہے
نہیں کربلا کا پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو انصاف سچ اور انسانیت کی قدر کرتا ہے امامی حسین رضی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ طاقت ہمیشہ سچ کی نشانی نہیں ہوتی کبھی کبھی سچ جان سچ جان افراد کے ساتھ ہوتا ہے اور جوٹ پوری حکومت کے ساتھ
کے روزے کی بھی بہت فصیلت بتائی جاتی ہے
جی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشعرا کے دن روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی اس دن کا روزہ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ پچھلے ایک سال کی چھوٹیے گنا معاف ہو جائے اس لیے یہ دن عبادت دعا اور اللہ کی طرف رجوع کا دن بھی ہے
لیکن کچھ لوگ محرم کو صرف نہ سمجھتے ہیں
غم اپنی جگہ ہے کیونکہ کربلا کا واقعہ دل ہلا دینے والا ہے مگر اس غم کا مقصد نفرت پھیلانا نہیں بلکہ اپنے اندر انصاف صبر اور دین سے وفاداری پیدا کرنا ہے
امام حسین رضی اللہ تعالیا نے اپنی جان کیوں قربان کر دی
اس لئے کہ دین کی بنیادی کی دین کی بنیادی قیمتیں زندہ رہیں اور اگر وہ ظالم حکمران کے سامنے سر جھکا دیتے تو لوگ سمجھتے کہ ظلم کو قبول کرنے کرنا بھی جائ جائز ہے انہوں نے اپنی قربانی سے یہ پیغام دیا کہ امام ایمان کی حفاظت مال جان اور آرام سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے
کربلا سے
بہت کچھ جھوٹ سے نفرت سچ کا ساتھ مظلوم کی مدد غصے پر قابو صبر اللہ پر بھروسہ اور ہر حال میں اپنی زمیر کو زندہ رکھنا
کیا صرف مجلس سن لینا یا واقعہ جان لینا ہی کافی ہے
نہیں اصل مقصد اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اگر کربلا کی کہانی سن کر بھی ہم جھوٹ بولتے رہے لوگوں کا حق مارتے رہے یا نہ انصافی کرتے رہے تم ہم نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں
کبھی کبھی لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہر انسان کو اپنی چھوٹی سی کربلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے
یہ بہت بات بہت گہری ہے ہر روز انسان کے سامنے سچ اور جھوٹ حلال اور حرام انصاف اور ظلم کا کے درمیان فیصلے آتے ہیں ہر دفعہ جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے مشکل مگر صحیح راستہ چنتا ہے وہ کربلا کے پیغام کو زندہ کرتا ہے
تو محرم کا اصل پیغام کیا ہے
محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کبھی بھی تعداد کا محتاج نہیں ہوتا ظلم چاہے کتنا ہی طاقت ور ہو اس کا انجام ناکامی ہے صبر کمزوری نہیں سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی رضا اور دنیاوی فائدے سے افضل ہے امام حسین رضی اللہ تعالی کی قربانی ہمیشہ انصاف آزادی اور دین سے وفاداری کی مثال رہے گی
آج کی گفتگو نے مجھے احساس دیا دلایا کہ محرم صرف تاریخ کا ایک تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ہر انسان کو ضمیر جگانے والا پیغام ہے
بالکل اور جب تک انسان سچ انصاف اور اللہ کی اطعات کو اور اللہ کی اتعات کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا بنائے رکھ رہکھے گا تب تک کربلا کا پیغام زندہ رہے گا
ایک بات میرے ذہن میں اکثر آتی ہے ا اگر امامی حسین رض اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا کا سفر اتنا سخت ہوگا پھر وہ کیوں نکلے
کیونکہ کچھ سفر جیتنے کے لیے نہیں سچ کو زندہ رکھنے کے لیے کیا جا جاتے ہے امام حسین رضی الله تعالی عنہہ کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا ان کا مقصد یے تھا کی اسلام کی اصل تعلیمات کو بدلنے نہ دیا جائے
تو اصل جی تلوار کی نہیں اصولوں کی تھی
بالکل کربلا نے دنیا کو سکھا دیا کی کبھی کبھی جیسے لوگ ظاہری طور پر ہار سمجھتے ہیں اصل میں وہی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے امامے حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے مگر ان کا پیغام آج تک زندہ ہے ظالموں کے نام تری تاریخ میں بدنامی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں جبکی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عزت اور محبت سے لیا جاتا ہے
آج کے زمانے میں کربلا کا پیغام کس طرح اپنایا جا سکتا ہے
جب کوئی تاج دخان نہ دے جب کوئی طالب علم ایمانداری سے امتحان دے جب کوئی افسر رشوت سے انکار کرے جب کوئی جوان اپ نیے نفس کی خواہش کے مقاب بلے میں الله کی الله کی اتاد کو درجہ دے یے سب کربلا کی کا یے سب کربلا کے پیغام پر عمل کی مثالیں ہیں
مطلب کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ایک سوچ ہے
بالکل کربلا ہمیں بتاتی ہے کی انسان کی اصل پہچان اس کے اصول ہوتے ہیں نہ کے اس کی دولت طاقت یا شہرت
محرم میں ا ہر سب سے زیادہ کس چیز پر توجہ دینی چاہیے
اپنے دل کا محسبہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے کہیں ہم سچ کو چھپا تو نہیں رہے کہیں ہم اپنی غلطی کو ماننے سے بچ تو نہیں رہے محرم ہمیں اپنی اصلاح کا دعوت دیتا ہے
اور عاشورہ کا دن ہمیں کیا یاد دلاتا ہے یہ دن الله پر توقع صبر اور شکر کا پیغام دیتا ہے روایت میں ہے کے حضرت موسی علیہ السلام کی نجات کا ذکر بھی ملتا ہے اور کربلا کا واقعہ بھی اسی تاریخ سے وابستہ تا ہے اس لیے یے دن الله کی قدرت اور اس کا دین آ کے لیے قربانی دونوں کی یاد تازہ کرتا ہے
کبھی کبھی لگتا ہے کی لوگ محرم کے پیغام سے زیادہ اختلافات میں الج جاتے ہیں
اور یہی افسوس کی بات ہے کی محرم ہمیں نفرت نہیں عبرت دیتا ہے ہمیں اپنی گفتگو اور رویے میں ادب حکمت اور ایک سے کا احترام کو زندہ رکھنا چاہیے
اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج ہمارے درمیان ہوتے تو شاید سب سے پہلے کیا نصیحت کرتے
شاید وہ فرماتے الله سے اپنا رشتہ مضبوط کرو سچ پر قائم رہو کسی مضلوم کا حق مت مارو اور دنیا کی خاطر اپنا دین نہ بچا بیچو
آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ محرم صرف آنسوں کا نہیں بیداری کا مہینہ ہے
بالکل آنکھوں کو آنسو تبھی آ اتے ہے قیمتی ہوتے ہیں جب وہ انسان کے کردار کو بھی بدل دے اگر محرم کے بعد ہمارا اخلاق کے بعد السا پس بہتر ہو جائے تو سمجھو ہم نے اس مہینے کا پیغام سمجھ لیا
اللہ ہمیں اما امام ے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی سے نصیحت حاصل کرنے اور ہمیشہ حق اور انصاف کی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
آمین اور اللہ سب کو اتحاد محبت انصاف توكل کے ساتھ زندگی گزارنے کا آ توفیق دے چلو میں آپ کو کرتی ہوں فون اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ